ہاں آری میری آواز
ہاں ہاں ہاں آری آری
اور کیسے سب اچھے
ہاں ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے
کھانا بن گیا
ہاں جسٹ ابھی بن گیا کھانے کی ہی تیاری ہو رہا تھا
اچھا
آپ کا ہوگیا کھانا
ہوں میں تو ادھر نہیں تھی نہ میرے ساس کی گھر پہ تھی صبح سے وہیں تھی وہ گاؤں کا اسپیشل ڈش بناتے نا اور چونگے محرم میں
ہاں ہاں ہاں ہاں
وہی بنائے تھے تو وہی کھانے گئے تھے پھر ابھی کھا کے پھر آئے ابھی رات میں آئی ہو گھر پہ
ہملا وہی ٹائم پن ہے محرم
آپ بناتے ہو
ہاں چوگا بناائیتی ملودہ بناتی
ہاں میکو تو نہیں آتا میرے سس وہ سانچا ہے نا بنانے کا وہ رہتا نا میرے سس سس ہے آپ کے پاس بھی اچھا ہو بتائے بہت مست بناتا اس میں تل گڑ گڑ کا بنایا تل گڑ اور کھوبرا ہاں تل گڑ کھوبڑا اور گھی ڈال کے بنائے تھے اچھا لگ رہا تھا
ہاں وہ تھوڑا فکا ڈال رہتے نا دال بھی تھوڑا ڈالتے ہیں ہم لوگ
ہاں
ہاں
کوسا والا وہ چنے کا جو آتا باریک والا فوٹانا ہاں فھٹانا چانی کے اندر کا ہاں ہاں وہی بنائے تھے ابھی جیسا محرم میچ بنتا ہے نا محرم ک اس مہینے میں بناتے پھر اس کے بعد نہیں بناتے وہ
ہاں ہم لوگ بھی خالی دو دن ہی دیکشکو محرم کے دن اس دن وہ اس کو بلا کے لائے تھے نا
ہوتا نا وہاں پہ گاؤں میں کسے پنجے آتے نا
ہاں ہاں ہاں
تو اس پہ یہی چڑھاتے تو اس دن گاؤں والے سب بناتے ہیں لیکن کھانے کا اس کا خالی محرم میں ہیچ ہے پورا سال نہیں بناتے اس کو
نہیں نہیں نہیں بعد میں نہیں خالی محرم کے ایک دو دن پہلے بناتے ہیں تو ہم لوگ ادھر دیکھے اس دن ہاں اس دن مندر میں نہیں آئے تھے ملیدہ لے کےمیں
وہ آپ نے بنائے تھے کیا
ہاں وہ ملیدہ میرا ہی تھا
ہاں وہ بلیک کلر کے ڈبے میں نہ اچھا ہاں میں کھائی تھی اچھا لگ رہا تھا
ہاں وہ بھ کیا تک کہ تھوڑا نہ لوگ نہ چپاتی کا چھورا چھورا نہیں کھاتے نا
ہاں ہاں مکسی میں پیس دیتے تم گہوں کے آٹے کا ملیدہ بناتے
ہاں گھیو کے آٹے کا
یہ لوگ گیہوں کے آٹے کا نہیں بناتے
تو
یہ لوگ روے کا بناتے ہیں
ر وے کا کیسا بنتا ہے
رو ے کا کیا کرتے ابھی یہ سال میں بنای تھی نہ
ہاں
روا ہے نا اس کو دودھ اور گھی ڈال کے گنودتے وہ کیسا آٹے کے جیسا ہو جاتا آٹا کیسا گن تےگوندتے اپن ایسا ہو جاتا پھر اس کو موٹا موٹی روٹی بیلتے اس کو سیکتے
ہاں
تھوڑا تھوڑا گھی لگا کے سیکے گے پھر ہونے کے بعد نہ کو مکسی میں ایک دم باریک گرائنڈ کر دیتے پھر اس کے اوپر کھوبرا گھی وہ سب ڈال کے کھاتے ہیں
نہیں وہ تو میں کو معلوم بھی نہیں ہے
میری ممی کے یہاں پہ نا روٹی کا ہی بنتا تھا گیہوں کے آٹے کا ہی بنتا لیکن یہ لوگ نا روے کا بناتے ہیں میرے سسرال میں ہاں میں تو اتنے سال سے مجھے امی کے گھر میں بنا ہی نہیں دیکھو کبھی ممی کے یہاں پہ نا بنتا ہی نہیں تھا ممی اتے سب ناٹک ہی نہیں کرتے ممی خالی محرم میں شربت بناتے فاتح کر دیتے ہو گیا لیکن ادھر سسرال میں آئی نا جب سے معلوم پڑا کہ ایسا سب کٹانے کرتے بول کے
میرا بھی ممی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے یہ ان کے پاس ہے سب ملیدہ کرنے کا
تو گاؤں ایک ہی ہو گیا نا ہمارا بھی تو گاؤں وہی ہے نا
ہاں وہئی نا
تو وہ گاؤں ادھر ہو گیا بولک ابھی میں ادھر آئی جب سے دیکھی تو ان لوگ کے سب کے رواج ہی الگ چل رہے سب الگ الگ چل رہا ہے اب یہی اس کا ہی چراغ جلائے تھے ہاں اس کا چراغ جلائے تھے ملیدے کا ہی چراغ بناتے پھر
ہاں ہاں ہاں وہ گیںہوں کاٹےگا نا
نہیں یہ جو میں روے کا بناتی نا دیا بناتے اس کا ہاں دیا بنا کے وہ پانچ و محرم میں پانچ دیا بنا کے وہ جلاتے اور اس س نیاس کرتے پھر پھر یہ گیارہویں رہتی ہے نا
ہاں ہاں
تو اس میں گیارہ چراگ جلاتے ہیں ابھی گئے تھے سب لوگ گاؤ ہم لوگ ہی نہیں گئے محرم میں
ہاں مین ہم لوگ کو گاؤں میں نا ان کے بڑے بھائی ہے نا
ہمم ہمم
خت پیرا ہاتھ میں لیتے ہیں ہاں تیرا ہاتھ میں لے کے وہ خوش تھا ہاتھ ان کو بہت بڑا سواری بھی آتا
ابھی تو ادھر کا مغلی کا تھا نا
اچھا ہاں
اس میں تو کتنا سونا چا چاندی چڑھائے بولتے کتنے کلو چاندی کا تو ابھی بولتے ہیں اور لوگ وہ بہت بڑا بڑا پنجا بناتے تھے نا ڈیکوریشن کر دیتے تھے تو پنجا ادھر ادھر گرتا تو وسا اچھا نہیں ہے نا تو یہ سال بولتے سب لوگ نے مل کے قسم کھائے کہ ابھی اگلے سال سے اتنا بڑا نہیں بنائے گے چھوٹا بناینگے جو ہینڈل ہو جائے ا سر رسی سے باندھتے تھے بمبو باندھتے تھے
ہاں
اور پھر کھینچتے تھے اس کو اتنا بڑا اپنا اپنے اپنے بلڈنگ ہے نا سمجھو دو مالے کی بناتے تھے اتنا بڑا بڑا وہ پنجا رہتا تھا اتنا ہینڈل ہی نہیں ہو رہا تھا ان لوگ سے تو پ پیر بھاگتے نا جب یہاں سے نکلتے سواری آتی لوگ جاتے نا ادھر ادھر ٹکر مارتے جاتے ہیں ادھر ادھر ڈیکوریشن لگتا ہے تو اچھا نہیں ہے نا تو ابھی بولے بولتے یہ سال سب لگ نے کہ مطلب جتنا پنجہ ہے جتنا چاندنی چڑھتا نا نہیں بڑا بنایا گیا م اس سے زیادہ بڑا نہیں بنایا گیا میرے سس بول کر کے میں آج گئی تھی تو
تو وہ سب گاؤں میں ہی کرتے نا
بڑا بڑا ایک ایک دو دو مالے کی جتتا تھا میں گئی تھی نا گئے سال
اچھا
بہت بڑا بڑا پنچا یہاں کا تو پنچا کچھ بھی نہیں آتا سمجھو اتنے بڑے بڑے پنجے آتے ہیں وہاں پہ
کیا مطلب گاؤں میں تو میں کبھی دیکھی نہیں لیکن خالی ان کے بھائی ہی کرتے ہیں
ہاں نہیں جانے کا کبھی محرم ہے نا ادھر بہت اچھا لگتا میں گئی تھی
صحیح نہیں ہے نہ یہ لوگوں اسکول کالج رہتا تھا نا پہلے جانے کو نہیں ملتا اور ابھی
گھر کے لگتے ایکسایڈ ہینا سب
ہاں
کیا کرتے معلوم محرم میں کتنا بھی کام رہے کچھ بھی رہے چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے
ہاں دیکھنے کے لیے سب
وہ دیکھنے کے لیے میں بھی گئی تھی ایک سال ہی گئی میں
ہمم نہیں اس کے پاپا ہے نا وہ کبھی لے ان کا خود بھائی پورا محرم کا پورا انتظام ہو کرتے ہیں گاؤں میں کوڑا بنانے کا سب کو کھلانے کا وہ ہم لوگ کو بلاتے بھی ہے بولتے ایک بار تو آکے جاؤ بولتے
ہاں ایک بار جانے کا اگلے سال جا کے آنا
ہاں ایسا ابھی سوچ رہے دیکھتے بار دیکھے ہی آتے ہیں
ہمم مطلب سوچے تھے یہ سال ان کے میرے ہسبینڈ کا نام آپ پہ پیر ہے نا جہاں پہ دیکھو بہت بڑی ندی ہے
نہیں نہیں جا
تو وہاں پہ نا ان کی نیاز ہے بکرا کاٹنے کا ہے
اچھا مور مے بکرا بھی کاٹتے ہیں
ان کا وہ مطلب دو ہزار گیارہ میں نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا
اچھا اچھا ہاں ہاں ہاں
تو وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا تو وہ ٹرین میں سے گر گئے تھے
ارے باپرے ہاں
ٹرین سے گر کے نا ایکسیڈینٹ ہوا تھا تو جب سے وہ لوگ کیا کی ہے وہ مطلب آئی س یو میں تھے تو میرے دادا سسرا تھا نا وہ بچے گے نہیں بچے گے ایسا تھا بولتے پورا سرویر پھٹ گیا ہے پھٹ گیا تھا جب تو بچے گے نہیں بچے گے ایسا تھا ڈاکٹر بولتا تھا تو میرے دادا سسرے نے منت مانگے تھے کی میرا پوتا ایک ہی ہے ایک ہی تھا یہ جبھی بولے اس کی ہاں اس اس کا سائرا اچھا رکھو اس کو اچھا رکھو تو ہم لوگ وہاں پہ بکرا کاٹے گے بڑے پیر کے سامنے
وہ اس کو نا کندوری بولتے ہو گے
ہاں صبح تو وہ بولے تھے نا تو جب سے کیا سین ہوا معلوم وہ لوگ سسور تو بھول ہی گئے سمجھ لو اب وہ ہم لوگ کو اتنے سال سے کرے نہیں ہے تو وہ ابھی ہم لوگ کو ہی کرنے کا ہے تو یہ محرم کا ٹائم ہم لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں
اچھا
اور ادھر تک جانے ہی نہیں مل رہا وہ دو ہزار گیارہ سے کتنا سال ہو گیا ابھی
ہاں ابھی کتنا سال ہو گیا دیکھو نا اس کا ہی
نہیں نہیں وہ منت جو مانگتے ہیں نا وہ پورا کر کے ہی رہتے
وہ دادا سسرے دو ہزار گیارہ میں مانگے دو ہزار بارہ میں مر گئے
ارے رے
ایک سال میں وہ دادا سسرے مر گئے پھر دادی تھی تو دادی ہر سال یاد دلاتی تھی میے ساس کو دادی ساس بھول بھول کے بھول بھول کے کیا کریں
ارے
ایک دن ایک سال دو سال کرتے کرتے میری سا دادی ساس بھی ابھی دو ہزار اکیس میں مری بیس میں مری
ساس تو کرنا منتا ہےا
دادی ساس مر گئی تو یہ بھی یاد نہیں رکھ رہی میری ساس سسرے تو اب یہ میرے کو کیا بولے بولے اگلے سال تک اپ نہ جا کے کر دے گے
نہیں کرنے کا جو بھی منت رہتا ہے نا کیونکہ آگے اپنے ب بچے لوگ سب اچھے رہتے ہیں
کیونکہ وہاں کے پیرا مانگتے تیچ بکرا
مانگتے ہی ہے برابر ہے ہم لوگ میں بھی ہے
ہاں بال نکالو تو بکرا
ہاں تو ہم لوگ ابھی گھروٹی کا گھروٹے میں جائیں گے تو پورا بکرا کاٹ کے کندوری کر کے آنا پڑتا ہے ہم لوگ کو
وہ بکرا بکرے کے اس میں بہت وہ ہو گیا ابھی چاہیے اپنے کو پیسہ نہیں تو میری ایک پھوپی ہے
ہاں
اورات کی
اچھا
تو اس میں نہ وہ بکری پالتی تو میں اس کو بول کے رکھتی ہوں
ہاں کر کے ر ک یہ نا جو منت مانگے نا پورا کرنے کا اچھا رہتا ہے وہ منت جو مانگتے ہیں نا وہ پورا کر کے رکھنے کا
ہاں وہی نہ مانگے گے تو بولتے ان لوگ کو دینا پڑتا
ہاں ہم لوگ میں بھی ہے کندوری کرتے ہیں مالیدہ لے کے جاتے ہیں پورا مندر میں لے کے جانے کا وہاں پہ ملیدہ دے کے آنے کا پھر گھر میں آتے سب فقیر لوگ کو کھانا کھلانے کا ایسا رہتا کرنا پڑتا ہے نا سب کو جو ہے وہ سب کرنا ہی پڑتا ہے
ہاں ویسے ابھی بگوان کا نہیں کرے گے تو وہ بھی اچھا نہیں ہے نہ
نہیں نہیں نہیں وہ ہے بابا ہم لوگ بھی بولتی ہے کہ ہم لوگ اتنا مراٹھی لگ کے بھی سب وہ بگوان کا پوجا پاٹ کرتے ہیں ہم لوگ ابھی میں درگے میں آتی ہے نا کبھی کبھی گروار گروار جاتے ہیں ہم لوگ
ہاں اچھا ہے نہ وہاں جانے سے اچھا ہوتا ہے نہ اپنا تو نہ کچھ تکلیف بڑی ہے تکلیف ختم ہوئی ہے وہی نہیں ہلو
ہاں بولو نہ
دیکھو نہ اگر ٹائم ہوا تو کٹ کرو نہ فون میں کرتی ہوں واپس ہاں میں میرا موبائل ہینگ ہو رہا ہے آپ کرو وہاں سے کال
دس کے آگے ہو گئے تو بس نا
ہاں ہاں
ہاں ہاں ہو رہا ہے ہو رہا ہے کٹ کرتی ہے